ہلو
دو جی السو السلام علیکم
بال ولیکم السلام کیسی ہیں
جی خیریت سے ہیں آپ کیسے ہو
جی جی بس سب خیریت اور ب بتائیے کیا کر رہے پھر
کچھ نہیں چل رہا ہے بس ایسے ہی گھر کا کام وام کر رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے
اچھا اچھا یہی ہے بس میں بھی بس ابھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اس میں و دیکھ رہے تے کتنا زیادہ پردوشن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پردوشن کا اس طر دن پر دن بڑھ ہی رہا ہے
ہاں انشاء اللہ یہ تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے
بالکل بالکل اگر پردوشن زیادہ بڑھے گا تو اتنی ہی زیادہ سمسیایں ہم لوگ کو ہوں گی
ہ جی بیماریاں اتنی ہوں گی اتنی ہی زیادہ پریشانی ہوگی
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں تنہیں آلو دگی ہو رہی ہے نا اتنی زیادہ اللوودگی ہو رہی ہے کہ کچھ پوچھے ہی مت اور اس سے آنے والے ٹائم میں اتنی زیادہ سمسیایں ہوں گی بہت زیادہ
جی جی بہت ہاں جی آپ صحیح فرما رہ ہو جی
اتنے زیادہ پرکار ہو گئے ہیں نا اتنے زیادہ پرکار ہو گئے ہیں بہت زیادہ جیسے فضائی آلودودگی ہو گیا ہے مان لو جیسے وایو پردوشن بولتے جس کوو
جی جی سب سے زیادہ تو یہ ٹریفک کا ہو رہا ہے یہ دھوا
بالکل بالکل بالکل اس میں کیا ہی ہوتا فضائی آلودگی میں یہی تو ہوتا ہے جیسے ہماری ہوا کو خراب کر دینا
جی جی
ہے نا اور کیا بولتے ہیں جیسے جیسے یہ جو دھواں نکلتا ہے
جی فیکٹریوں سے
بالکل بالل یہ سب ہماری فضائی میں تو مل گا ہے اور یہ اس کے ذریعے ہم فضائی کے ذریعے ہماری سانسوں میں جا رہا ہے ساسوں میں ہمارے پھیپڑوں کو خراب کر رہا ہے ہمیں سواس لینے میں دقت ہو رہی ہے اور اسی دقت سے آپ دیکھنا دیکھا ہوگا اپنے بچوں میں بڑے بوڑھوں میں جوانوں میں استھما کی سسیا کتنی زیادہ دیکھنے
ج بالکل زیادہ ہو رہی ہے تو بالکل جی
تھاں کی سسیا اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے یہ بہت زیادہ ہے نا جس بچوں بچوں کو دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بوڑھوں کو تو چلو کوئی بات نہیں جوان جوان آدمی ان لوگوں کو استھما ہو گیا ہے سانس پھولنے کی دقت ہو گئی ہے
اور وہی ہے نا ان شاء اللہ یہ پانی کی آلو دگائی نہروں سے اور ان سے تالابوں سے دریاؤں سے اس میں گندا پانی فیک ٹروں میں جاتا ہے اور پھر وہی پانی ہمارے رورت
بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل ابھی آلو دگی کے کارن ہی آج کل لوگ بنا پیوریفائی کے پانی نہیں پی پا رہے ہیں
جی بالکل نہیں جی
ابھی آلودگی کا کوئی بھی کیسز سننے میں نہیں آتا تھا اور آپ پہلے کے جب آلو ابھی آلو نہیں تھا تو شہر کی ندیاں تالاب جھیلیں بمبا نہر وغیرہ بڑی سافٹ ہوا کرتی تھی اتنی شدھ ہوا کرتی تھی کہ لوگ پانی پینے سے پہلے ایک بار بھی بھی نہیں سوچتے تھے
جی بالکل
بھی آلودگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگ بنا پیوریفائی کے پانی نہیں پی پا رہے ہیں
جی نہیں پی رہے ہیں تو اس سے بیماریاں اتنی ہو رہی ہیں
بالکل بالکل اتنی زیادہ د دقت ہو رہی ہے اب ابھی آلودگی کا کارن بھی دیکھیے ہم لوگ یہ ہیں یہ جو دن پر دن دن پر دن پردوگی بڑھ رہی ہے اس کا سنج چار دن پ دن ہو رہا ہے انشاء اللہ اس میں سے جو گندا پانی نکلتا ت ب میٹیریئل نکل وہ سب لوگ اسی میں چ چھوڑ دیتے ہیں
جی فیکٹرییاں بہت بنی ہوئی نا اور فیکٹریوں سے گندا پانی کالا پانی سب ادھر ادھر نکالتے ہیں اس کو
انشاء اللہ بالکل آپ صحیح فرما رہیں جچ اسی کارن تو یہ یہ ساری دقتیں ہو رہی ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا ساؤتھ آلو دنگی یہ جو پانی اور شور پردوشن ہو رہا ہے
ہاں جی بالکل
پورے دن صبح سے شام جو اس سڑکوں پہ فورا ت ٹی پی اتنی زیادہ گاڑیوں کی آواز اور یہ جو دیکھا ہوگا آپ نے جو وہ جو نکاح ہوتے ہیں یا کسی فنکشن پہ ی جے وغیرہ بچتے ہیں تو ہم لوگ آج ل کیا کرتے ہیں دکھاوے کے کارن ا ایک دو تین چار پانچ ایک ایسے ایسے ڈی جے لگوا لیتے ہیں اور ان کی بیس اتنی زیادہ بڑھوا لیتے ہیں ہم جب وہ چلتے ہوں گے تو آپ نے دیکھ کھاؤا توت دکھ دکھ دکھ دک کی آواز آتی ہے
دکھ دکھ آتی ہے اور پھر بی پی وی پی بڑھ جاتا ہے اس سے
اور وہ سیدھا ہمارے دل پہ جا کے اٹیک کرتی ہے
جی
جس سے انشاءاللہ اللہ تعالی نہ کرے اگر کوئی دن کا مریض ہو تو اللہ تعالی کو پیارا ہی ہو جائے
جی نہیں ہمارے پاس میں ایک ہے اس کے لڑکے کو نا تھوڑی کانوں کی پریشانی تھی تو اب ان کے پاس میں گھر پریوار میں جیسے رشتے دار میں وہ شادی میں گئے تو وہاں پہ وہ ڈی جے بجا ہوا تھا ک تھا اور جب ڈی جے بجرا تھا تو وہ اسی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اورؤ سو اس کے ڈی جے کی آواز سے اس کے کانوں میں اتنی پریشانی ہوئی کہ وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گیا سن کے
ابے
ہاں جی اور پتا یہ اس کے کانوں سے خون آنے لگا
ارے
ہاں اور اس کو اس کو پھر تبھی وہاں کسی نے دیکھا کہ بائی یہ کیسے ایک ساتھ بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا اور اس کے کانوں سے بھی خون آ رہ تھا تو اس ہاں اس کو لے کے پھر گئے
دکھایا پھر وہاں پہ ان کا علاج ولاج ہوا جب اس کو بتایا کہ نا اس کو کانوں کو شور کی وجہ سے ان کی نس پھٹ گئی ہے ہاں کانوں میں جی تو ایسا ہے کہ زیادہ سورس سے بھی انسانوں کو بھی بہت پریشانی اس طرح کی جھیلنی پڑتی ہے
بالکل بالکل اور یہ سمسیا تو بہت ہی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے
ہاں جی جی بالکل
کہہ ہی نہیں سکتے اتنی زیادہ سمسیا ہو رہی ہے نا کیا کچھ کہہ ہی نہیں سکتے بہت زیادہ دقت دیکنے کو مل رہی ہے بہت زیادہ آج کل اتنی زیادہ دقتیں ہو رہی ہیں اتنی زیادہ دقتیں ہو رہی ہیں پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے ہیں
نہیں زیادہ دن پہ دن اور زیادہ کرتے جا رہے ہیں دیکھو ایک کی جگہ تین ڈی جے چلا رہے ہیں ڈے گھر میں روز جانا کی بجٹ رہ ہے اور گاڑیاں تو جانو کہ صبح سے شام تک بس چل رہتی ہیں
بالکل بالکل اور جیسے وہ آپ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا جمینی آلودگی جیسے جس کو بولتے ہیں بھومی پردوشن
جی جی بالکل
پہلے جو ہم لوگ کھیتی کرتے تھے کچھ بھی بولتے تھے تو وہ ہم اپنا اس میں جیوک کھاد لگاتے تھے جیسے گوبر وغیرہ کا نہ گوبر وغیرہ ڈالتے تے تھے اسم کسی بھی راسائنک تنتروں کا یوز نہیں کرتے تھے جی جی جی اور چھول کی راکھ اور گھر میں جو کچرا ہو رہا ہے وہ سب ہم اس کو اکٹھا کر کہ ہم اس کو جیوک کاد بنا کے
ہاں یہ تھا نا کہ پہلے جو کھیتی ہوتی تھی اس میں جو کیڑے لگ جاتے تو اس کے اوپر وہ راکخ ڈالتے
جی جی
اور اس رگ سے وہ جو کیڑا جو مر جاتے آج کل کیا ہے نئی نئی دوائیاں نئے نئے اسپرے ڈالتے ہیں
بالکل بالکل یوریا ہو گیا کھاد ہو گیا نئے نئے راسائنک پے ہوگئے جس کی وجہ سے ا کھان پان تو ب لڑائی لیکن زمین بھی اپجاؤ نہیں ہے نا یہ ساری دقتیں اب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ورنہ پہلے کے ٹائم میں ہمارے والد صاحب بتا رہے تھے ہم ان سے ایسسی ہی گفتگو کر رہے تھے اس آلو دغی کے بارے میں تو وہ ہم سے بتا رہے تھے تھے کہ پہلے کے ٹائم میں ہمارے ٹائم پہ کبھی یہ ساری آلودگی کی سمسیایں کبھی نہیں ہوئی
کبھی نہیں ہوتی جی
اتنے شانت اللہ کے نام پہ چلنے والے ان کو ماننے والے بالکل انہیں کے نام پہ جیون جیتے تھے
ماشاء اللہ
کھیتی کو کرتے تھے اور آج کے ٹائم پہ جیسے جیسے سے جنریشن بڑھ رہی ہے اب تم دیکھ لو آلو دگی کی سمسیا دن پہ دن دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے
جی بالکل
اتنا زیادہ پردوشن ہو رہا ہے لوگ پیڑ پودے لگا نہیں رہے ہیں اور انہیں کاٹ توڑ رہے ہیں جو لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دیکھ دھا ہوگا اپ نے نیوزوں میں بھی چینلوں پہ بھی خبریں آتی کہ جو ہماری اور جوون پر میں بھی چھید ہو گیا ہے
جی بالکل سنا ہے جی
سوریہ کی سیدھی ہان کارک کرنےیں ہمارے شریر پہ آ کے پڑ رہی ہیں جبھی
جی جی اسی سے لوگ یہ بہتے دھوپ پڑتی ہے تو شریر نا یہ کھالسی جل جاتا
ایک دم جلس جاتی ہے اور الرجی وغیرہ دیکھنے کو یہ سمسیایں ساری دیکھنے کے لیے ملتی ہیں
جی بالکل
اسی کے کارن تو ہو رہی ہیں اب سب اسی کا کارا میں اب کیا ہی بولے ہیں بالکل بھی لوگ باغ اپنا جان اس بات کو سمجھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ ارے اگر بڑھتی ہوئی اس آلودگی کو نہیں روکا گیا اگر اس کے اائے نہیں کیے گئے اس سے نجات نہیں پایا گیا تو آنے والا سمے اتنا زیادہ خراب ہو جائے گا اتنی زیادہ سمسیا ہو جائیں گی کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کو نہ تو کچھ اس پرکرتی میں دکھا پائیں گے نہ کچھ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کو ان کے بندوں کو کچھ بھی نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ سب اس آلو دگی سے دن دن نئے نئے روگ بڑھ رہے ہیں نئی نئی طریقے کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں نئی نئی بیماریاں اتپن ہو رہی ہیں لوگوں کو شوگر ڈائبٹیز جیسی دقت ہو رہی ہے استھما جیسی د کٹ ہو رہی ہے بلڈ پریشر جیسی دقت ہو رہی ہے دل کا دورہ لوگوں کو عام بات ہو گئی ہے دل کا دورہ
جی ب پالوشن ہی تو تھا جو ابھی ایک سال پہلے یہ دللی میں کتنا پالوش ہوا کتنا پردوشن ہوا تھا تو بہت سے وہاں پہ آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی سب کو تو
گئے ہیں خیر چلیے اس بارے میں آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا آپ سے شروات کر
جی جی جی جی اللہ حافظ